السلام علیکم
ہیلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک
ہاں جی شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے
ہاں جی الحمد للہ آپ سنائیے آپ ٹھیک ہو گھر پر ساری ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا بچے ٹھیک ہے
ہاں بچے بھی سب ٹھیک ا
اور بس گرمی کا کیا حال ہے وہاں سے
گرمی تو بہت زیادہ بڑھ گئی پھر سے
جی جی اور چھٹیاں بھی ہیں بچوں نے بھی بہت تانگ کیا
جی جی
گرمی نے تو پریشان کیا ہی تھا بچوں نے بھی کیا
ہاں آپ سمجھو یہ دن ایسی ہی ہے جب تک یہ چھٹیاں ہے
جی جی بالکل بالکل
کیا کر سکے یہ ضروری بھی ہے ہاں ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
کھایا کہ کسی کا ویٹ کرنا ہے
نہیں نہیں نہیں ہو گیا سب کا
چلیے پھر ٹھیک ہے اور
وہ بتائیے کیا کر رہے ہیں بچے
کھیل رہے تھے ہاں میری ناند آئی ہیں ان کے بچے بھی ہیں ادھر تو سب کھیل رہے ہیں سب بچ
اچھا
ہاں کل ہم گھومنے گئے تھے ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہاں جی
ہاں
ناقابل سماعت
سنتے ہاں جی ہاں ہاں آبائی آبائی ہاں میں نے بولا ہم کل گئی تھی گھومنے
اچھا کہاں
ہاں جی ہاں جی وہاں سے گئی تھی گاندربل سائڈ سے
اچھا اچھا چلو پرینگ چلو اچھی بات ہے اچھا کیا اس گرمی میں تو کہیں نہ کہیں ضروری سیر
ہاں ہمم ہاں انہوں نے بھی بولا ہم جائیں گے ان کا موڈ تھا تو ھرنہ
ہمم ہمم
ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی تو پھر جانا پڑا
اچھی بات ہے تبھی تھوڑی گرمی سے راحت مل گئی ہوگی
جی جی ہاں وہاں پہ پانی بہت اچھا تھا تو اس لیے اچھا لگا بچوں نے بھی بہت انینجوائے کیا
ہاں
پانی میں اترے نہایا
ہاں اس ٹائم تو ضروری ہے کہیے تھوڑی سی
ہاں ہاں یہ تو ضروری دماغ بھی تھک جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے تو اس سے فریش فیل ہوتا ہے نا
ہاں بالکل بچوں کو بھی تھوڑا سا ریلیکس ملتا ہے ورنہ ان کو صرف ہاں ورنہ ان کو صرف پڑھائی پڑھائی بولیں گے یہ اس سے ہاں یہ ٹانگی آ جاتے ہیں اس سے
ہم بھی بور ہوتے ہیں
چلو اچھا کیا گئے ہوں سچ میں آپ گھر کے کام بھی آپ کتنے کریں گے روز وہی کے کام ہوتے ہیں
ہاں صبح اٹھنا وہ کرنا پھر چائے بنانا روٹی روٹی بنانا
ہاں یہ تو
ہاں وہی بریک فاسٹ تیار کرنا پھر تنگ آتا ہے انسان روز روز سیم کام کرنا اب میری ممی بھی کال کر رہی تھی اب یہاں کب آؤ گی وہاں بھی کام ہے تو آپ دیکھیں گے کیا کریں گے ابھی تو یہاں پہ مہمان تھے
ہاں گئے کیا ابھی ادھر ہی ہے مہمان
نہیں نہیں ابھی ادھر ہی ہے
اچھا اچھا
ہمم میں کپڑے دھو رہی تھی تو اپ دوپہر تک پھر کھانا وانا کھایا تو اب صاحب نے بولا سوئیں گے ریسٹ کریں گے تو میں بھی اوپر آئی
ہوں چلو اچھا کیا اب دیکھو آپ جب جائیں گے پھر آپ بھی جانا کچھ دنوں کے لیے
ہاں جانا تو ہے اب کیا کریں گے وہاں پہ بھی پینٹ کا کام چل رہا ہے ممی بچاری اکیلی ہے
اچھا
ہوں ں اس کی ہیلپ کرنی ہے تو اس نے بولا اب اوپر سے میرا بیٹا بیمار تھا تو میں نے بولا وہ پورا ٹھیک ہو جائے گا تو تبھی آؤں گی پریشانی ہو جائے گی
ہاں وہ ہاں ہاں نہیں اہے اچھی بات ہے اس کو بھی پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا تو پھر جانا
جی جی ہاں ں بالکل اور آپ نے پھر کی جیجو سے بات
ہوں پتا نہیں ان نے فون ہی نہیں اٹھایا تھا بھیا نے کیا تھا کیا تھا دو تین بار
آپ کو مجھے بولنا تھا نا پھر میں خود کرتی اس کو کہاں نمبر ہوگا ان نون نمبرس مت اٹاتا ہے
ہاں اسی وجہ سے شاید اب میں کنفرم کروں گی پھر پتا نہیں میں کچھ پھر کام کے ساتھ ہی تھی بزی تو اسی وجہ سے پھر دماغ سے ہی نکل گیا
چلو بولنا ہے اس کو میں بولوں گی پھر دراصل میں نہیں بھی آج اس کو فون نہیں دیدی کو فون نہیں کیا نہ اس نے ہی کیا
اچھا
ہاں ں ورنہ میں اس کو بولتی تمہارا میں نے
اب میں بھیا سے بات کروں گی میں پوچھوں گی اس سے تو پھر میں بتاؤں گی ہاں ں ٹھیک
نہیں ہوتے ہیں اب
اچھا اچھا ہوں ہوں ٹھیک ہے
ہوں ورنہ وہ ادھر نہیں ہوتا ہے اب
ہاں وہ اس کو کچھ وہ بھائی کا مسئلہ تھا بھائی کچھ کروانا تھا
چلو کوئی نہیں اپ کنفرم یابھائی کو پوچھنا پھر میں بولوں
ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر میں بتاؤں گی اس کو
اور سناؤ وہاں آپ کی جٹھانی ادھر ہی ہے یا
نہیں وہ مائیکے گئی پرسوں اس کو دو چار دن ہو گئے ہیں
اور آپ کو ادھر ہی بیٹھنا ہے آپ کو نہیں جانا ہے اپنا
فی الحال تو وہ بیٹھی ہیں پورے
ٹھیک ہے وہ جب آئے گی پھر جاؤ گے
ہاں پھر دیکھوں گی اگر موقع ملا جانے کا
پھر جاؤ گے
ہاں تو تپ جاؤ نگی اگر نہیں تو پھر نہیں
ہاں یہ تو ہے مثلا مطلب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں جا
نہیں ہاں کہاں دونوں ایک ساتھ نہیں نکل سکتے ہیں گھر پر تو کسی نہ کسی کو رہنا ہے
اچھا اچھا آپ کی ساسو ماں نہ سنبھال نہیں سکتی گھر
ا رہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی ہے وہ کیا سنبھالے گی
اچھا اچھا ٹھیک ا اس کو عادت نہیں ہے
نہ نہ
ہاں نہیں یہاں بھی میری ممی کو ممی جی کو اب پرابلم ہوتی ہے تو مگر وہ مینیج کرتی ہے اس کو نہ میں دراصل جو اس کا بیٹا ہے نا وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے
ھمم
وہ اس کو ہر ایک کام میں پھر ہیلپ کرتا ہے تو ممی صرف کھانا پکاتی ہیں ہاں ہاں وہ بہت کام کرتا ہے
ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں تو ایک نہ ایک کو یہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے
ہاں نہیں نہیں یہاں پہ یہ کرتے ہیں پھر مینیج
ھمم ھمم
عادت رکھتے ہیں نہ مطلب مردوں کو کام کرنے کی کی تو یہاں پہ ان کو پھر عادت ہے بس میرے سامنے نہیں کریںگے یہ میں جب یہاں پہ ہوتی ہوں تو میرے سامنے ممی جی ان کو کرنی نہیں
انسان پھرمت اس سے کبھی ایسی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ نکلنا ہے آب اگر مرد کو عادت ہوگی
وہاں پہ بھی وہ کوئی کام خود نہیں کرتے سارا کام انہوں نے عورتوں پہ چھوڑا ہے مگر یہ تو غلط بات ہے نا مردوں کو بھی کچھ عادت ہونی چاہیے کام کی تو تو ان کو عادت ہے مطلب زیادہ تر میرے ہسبینڈ کو وہ ہاں کام میں بہت ہاتھ بٹاتے ہیں ابھی وہ
تو مگر جب گھر پہ ہوتے ہیں تو مطلب اگر ہو تو کم سے کم بچوں کو کھانا کھلائے گا تو مطلب کرے گا اسکو کول کے لیئے ان کو یونیفارم پہنائے گا ہاں نہیں اس کو ہے یہ عادت
چاہے پھر کبھی انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کچھ ایمرجنسی پڑتی ہے تو لیکن ہاں آدمیوں کو بھی عادت رہنی چاہیے کام کرنے کی
ہونی چاہے مطلب تھوڑا سا کام ہیلپ تو کرنا
ہاں ہاں ہےور نا کیا تھوڑی سارا کریںگے
کبھی ان کو موڈ ہوتا ہے تو ہاں کرنی چاہیے ہیلپ کیونکہ بہت انسان تھک جاتا ہے نا جب ایک کام کے بعد دوسرا کام دوسرے کام کے بعد تیسرا کام فری ہی نہیں ہوتا ہے انسان تو
کیا کرے
اور باقی
بس بڑیا آپ بتائیے
بس جی ان دنوں کا کچھ مت پوچھو مجھے تو پتا ہی نہیں چل رہا تھا دن کہاں ہے رات کہاں ہے ہاں
ہاں ہوتا ہے جب مہمان آتے
ہاں اور وہ میرا بیٹا بھی بیمار تھا نا اس رات بھی بہت پریشانی ہوئی پھر دن بھر ہسپتال میں تھے تو بہت پریشانی ہوئی پھر کل بھی ادھر سے آئے بہت لیٹ تھک گئے تھے
چلو اللہ
پھر یہاں ہاں سنبھالنا پڑا ہاں ہاں بھی فرق ہے شکر اللہ کا
اچھی بات ہے اورور جی بس
ہم بعد میں کسی ٹاپک پہ بات کریں گے ٹھیک ہے جی میں میسیج میں بولوں گی اور اور اسی کے بارے میں پھر بات کریں گے ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی صحیح رہے گا کچھ نہ کچھ تو ہاں ہاں رکو ابھی ابھی رکو
کوئی آیا آپ کو
نہیں نہیں نہیں میں پھر یہی سے فون رکھوں گی رکو ابھی ہاں پیسے ہولڈ پہ رکھو ابھی
گھر میں کیا ہے لیکن
نہیں کوئی نہیں آیا
اچھا اچھا
چلو آپ دھیان رکھیے گا بچے بھی گئے ہیں نا ننی حال ہفسہ کہئی ہے ادھر بوا کے گھر
اچھا اچھا ٹھیک
اچھا وہ گئی ہے بہت ہی گرب اکیلی ہو گئی ہوگی نا سر اسی لیے تو آپ اکیلی ہو آپ گھر میں اور وہ ہوگی آپ کی ساسوما کہاں
اپنی بیٹی کے پاس
اچھا تو پھر آپ تو آزادی ہی آزادی ہے
ہاں ہاں چلو میں رکھتی ہوں میں کروں گی ابھی بولوں گی
ہاں چلو ٹھیک ہے میں کروں گی یہیں سے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جی